ہیلو
ہیلو
ہاں بولیے بھائی جان
ہیلو
ہیلو ہاں بولیے ہیلو
آپ کا آواز آ رہا ہے ادھر سے نہیں جا رہا ہے کا
جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سلیم بھائی جان کیسے ہیں آپ
اللہ کے کرم سے بالکل خیریت ہے آپ سنائیے
الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں بہت دنوں سے آپ سے آرام سے بات نہیں ہوئی اس لیے سوچا آج فون کر لوں
بہت اچھا کیا میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا
گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو بچے سب ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے بچے بھی چھٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں
ہمارے یہاں بھی یہی چل رہا ہے بچے روز پوچھتے ہیں کہ ابو کہیں گھومنے کب چلیں گے
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل ہمارے بچے بھی یہی کہتے رہتے ہیں
اس لیے سوچا کہ اس بار کہیں اچھا سا سفر کیا جائے
ماشاء اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے
دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ جایا جائے جہاں گھومنا بھی ہو جائے اور دینی ماحول بھی ملے
پھر تو اجمیر شریف کا نام سب سے پہلے آتا ہے
جی جی کافی سمے سے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دینے کی تمنا ہے
میں بھی کئی سال پہلے گیا تھا وہاں کا ماحول بہت سکون دینے والا ہے
وہاں زیارت کے ساتھ ساتھ پورا شہر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیوں
ہاں اور بازار بھی کافی مشہور ہے وہاں کا
اگر دو تین دن اور مل جائے تو جے پور بھی گھوم سکتے ہیں
بالکل بالکل ایک ہی سفر میں دو جگہ دیکھ لوں گا
ہ اور اگر بڑا پروگرام بنایا جائے تو حیدرآباد بھی چلیں گے
واہ چار مینار مکہ مسجد اور مشہور حیدرآبادی بریانی مزہ آ جائے گا
بریانی کا نام سنتے ہی بھوک لگ گئی
ارے بھائی سفر میں اچھے کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے
ہوں لیکن سب سے پہلے بجٹ بنانا پڑے گا
ہاں خرچہ پہلے سے طے رہے گا تو سفر آرام سے ہوگا
ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرین سے چلیں
ٹرین کے سفر بھی اچھا رہتا ہے خرچہ بھی کم آتا ہے
بچوں کو بھی ٹرین میں سفر کرنا بہت پسند ہے
اور راستے بھر چائے ناشتہ اور باتیں سفر کب ختم ہو جاتا ہے پت ہی نہیں چلتا ہے
صحیح کہا آپ نے
تو پھر اگلے ہفتے بیٹھ کر پورا پلان بنا لیتے ہیں
انساء اللہ تاریخ ٹکٹ ہوٹل اور گھومنے کی جگہوں کی پوری لسٹ بنا لیں گے
اللہ نے چاہا تو اس بار یہ سفر یادگار رہے گا
امین
چلو بھائی ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے
بالکل بالکل فون مت رکھیے گا آرام سے بات کرتے ہیں
بہت اچھا کیا میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا
نیچے کہاں گئے
ہلو
ہوں
ہاں تو
المحدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں بہت دنوں سے آپ سے آرام سے بات نہیں ہوئی اس لیے س آج فون کر لوں
بہت اچھا کیا آپ نے ارے تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا نا دو منٹ
ٹھیک ٹیک
رکیے گا تھوڑا ہاں کہیے کیا تک آ رہے تھے
سلمان بھائی اگر ہم لوگ اجمیر شریف جائیں تو کتنے دن کا پروگرام رکھیں
میرے حساب سے چار پانچ دن کا سفر صحیح رہے گا آرام سے زیارت بھی ہو جائے گی اور شہر بھی دیکھ لیں گے
بالکل جلدی جلدی گھومنے میں مزہ نہیں آتا
ہاں سفر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ سکون سے دیکھ سکیں
ویسے پریوار میں سب لوگ تیار ہیں
ہاں سب بہت خوش ہے لو ہوں بچے تو ابھی سے اپنے کپڑے اور بیگ کی بات کرنے لگے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ نئی ڈریس لے کر ہی سفر پر جائیں گے
بچوں کی خوشی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
بالکل بھائی جان
آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا کہا
انہوں نے کہا کہ سفر پر جائے تو ایسی جگہ جائیں جہاں نماز اور کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہ ہو
صحی بات ہے ہوٹل بھی ایسی جگہ لینا چاہیے جہاں مسجد ہس میں ہو
ہاں ہاں ہاں اجان کی آواز بھی سنائی دیتی رہے تو اگر الگ ہی سکون ملتا ہے
ہ بالکل بالکل میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرین کے ٹکٹ ایک مہینے پہلے ہی کرا لیتے ہیں
بالکل بالکل ورنہ بعد میں سیٹ ملنے میں بھی دقت ہوگی
ہ اور اگر ایک ہی ڈبے میں سیٹ مل جائے تو پورا سفر ساتھ میں کٹ جائے گا
واہ پھر راستے بھر چائے ناشتہ اور باتیں ہوتی رہیں گی
بچے بھی ساتھ میں کھیلتے رہیں گے
ہاں ہاں ہاں سفر کب ختم ہو جائے گا پتا ہی نہیں چلے گا
ویسے اجمیر کے بعد اگر سمے ملا تو جے پور بھی دیکھ لیتے ہیں
ہاں بچوں کو قلے اور پرانی عمارتیں دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا
پھر اگر اگلی چھٹیی میں موقع ملا تو حیدرآباد چلیں گے
انشاء اللہ مکہ مسجد دیکھنے کی میری بھی بہت اچھا اچھا ہے
اور چار مینار کے پاس آس پاس شام کا نظارہ بھی بہت مشہور ہے
ہاں میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے
ویسے خرچے کا کیا سوچ رہے ہیں
میں تو ہر مہین تھوڑا تھوڑا پیسہ الگ رکھ رکھ رہا ہوں
بہت اچھی بات ہے میں بھی یہی کر رہا ہوں
جب پہلے سے تیاری ہو تو سفر آرام سے ہوتی ہے
اور کسی سے ادھار بھی نہیں لینا پڑتا ہے
بالکل صحیح
راستے میں بچوں کے لیے تھوڑا ناشتہ اور پانی بھی ساتھ رکھیں گے
ہاں اور کچھ دوائیاں بھی رکھ لینا چاہیے
صحیح کہا سفر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے
موبائل چارجر اور پاور بینک بھی ساتھ رکھیں گے
ہاں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو
سلمان بھائی سفر کا اصلی مزہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں
کیا بتائیے
جب اپنے اچھے دوست اور پریوار ساتھ ہو پھر ہر چھوٹی بات بھی یادگار بن جاتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہنسی مذاق چائے راستے کی بات ہےیں نئی جگہ دیکھنا یہی تو سفر کی اصلی خوشی ہے
ان شاء اللہ اس بار ایسا ہی سفر ہوگا
امین چلیے بھائی جان ابھی تو سفر کی یوجنا شروع ہوئی ہے آگے ہوٹل گھومنے کی جگہیں اور پورے کاریہ کررم پر بھی بات کریں گے
جی بالکل بالکل ابھی تو بہت سارے بات بہت ساری باتیں باقی ہیں فون چالو رہنے دیجیے کاٹیے گا نہیں
بالکل بالکل ابھی تو ہم لوگ تو بات کرنا ہی ہے سلیم بھائی جان ایک بات سوچ رہا تھا
جی سلمان بھائی فرمائیے
اگر سفر پر جائیں تو صرف گھومنے کے لیے جائیں گے بلکہ کچھ نئی باتیں سیکھنے اور بچوں کو بھی اچھی جگہ دکھانے کا ارادہ ہونا چاہیے
بالکل صحیح کہا ہے آپ نے بچوں کو کتابیں کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیکھنی چاہیے
جب وہ ایتہاسک مسجدیں پرانے بازار اور نئی جگہ دیکھیں گے تو ان کا انوبھو بھی پڑے گا
ماشاء اللہ یہی سوچ ہونی چاہیے
میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ کی کچھ تصویریں لیں اور بچوں کو بعد میں بھی یاد رہے کہ کہاں کہاں گئے تھے
ہاں ایک چھوٹا سا البم بھی بنا سکتے ہیں
ہوں اور ہر شہر کی کوئی چھوٹی سی یادگار چیز بھی خرید لیں گے
بچے کو تو یہ بہت پسند آئے گا
ویسے راستے میں اگر ٹرین دیر پہنچے تو کیا کریں گے
کوئی بات نہیں ہے آرام سے انتظار کریں گے سفر میں صبر رکھنا بھی ضروری ہے نا
صحیح کہا جلدی بازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے
اورو اور اگر اسٹیشن پر سمے ملا تو چائے پیتے ہوئے بات کریں گے
آپ کی چائے تو کبھی چھوٹتی ہی نہیں ہے
ارے بھائی سفر اور چائے کا تو پرانا رشتہ ہے
اجمیر میں سب سے پہلے کہاں چلیں گے
پے ہوٹل میں سامان رکھیں گے تھوڑا آرام کریں گے پھر زیارت کے لیے نکلیں گے
بالکل بالکل سفر کی تھکان اتر جائے گی
اس کے بعد آس پاس کا بازار بھی دیکھیں گے
ہوں اور بچوں کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خرید لیں گے
پشے کیمرہ لینے کا سوچا ہے یا موبائل ہی کام چل جائے گا
آج کل آج کل موبائل کا کیمرہ بھی اچھا ہوتا ہے
ہاں پھر ویڈیو بھی بنا لیں گے
ہاں گھر آ کر سب رشتے داروں کو بھی دکھائیں گے
سب خوش ہو جائیں گے
ہوں اگر اگلی بار لمبی چھٹی ملی تو دکشن بھارت کی طرف ہی چلیں گے
ان شاء اللہ ہر سال ایک نئی جگہ دیکھنے کی کوشش کروں گی
یہی اچھا رہے گا اس سے بچوں کو بھی پوری دیش کی الگ الگ جگہوں کے بارے میں جانکاری ملے گی
اور ہر سفر نئی یادیں چھوڑ جاتی ہیں ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ
ہوں ویسے آپ نے بیگ تیار کر لیا
ابھی نہیں لیکن لسٹ بنانی شروع کر دی ہے
میں بھی یہی کر رہا ہوں کپڑے دوائیاں چارجر ٹکٹ اور ضروری کاغذ سب کی الگ سوچی بنا لی ہے
بہت بڑھیا اس سے کچھ بھولنے کا ڈر نہیں رہے گا
ہوں راستے میں بچوں کے لیے کچھ کھیل بھی رکھیں گے تاکہ ان کا سمے آسانی سے نکل جائے
ہاں اور انہیں سفر کے دوران باہر کے نظارے بھی دکھائیں گے
سچ کہوں تم مجھے ٹرین کی کھڑکی